ہلو السلام علیکم بھائی بھائی ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
سب خیریت سے ہے جناب اور سنائیے آپ خیریت سے ہو
بس ٹھیک الحمد اللہ بھائی بہن ماں باپ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ ہمارے امی ابوزان ہماری بھائی بہن اور جو ہے ہمارا خال جان سب خیریت سے ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک کیا کر رہے ہو کھانا وانا کھایا
جی الحمد للہ ہم نے خانا کھا یا
ہی
اد کر
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
آپ نے کھا لیا کھانا
ہاں ہاں کھایا کھایا
الحمد للہ چلو اللہ شکرے انسان کو کھانا بھی کھانا چاہیے جی ابھی مسجد میں باہر ٹہل رہے ہیں
ٹھیک ٹھیک موسم کیسا ہے بھائی
موسم تو اللہہ تعالی اللہہ تعالی بچائے گرمی سے گرمی اتنی تویز ہے کہ باہر نکلنا ناممکن ہے اگر پیدل تھوڑا نکلے تو جو ہے پاکی میں تر تر ہو جائے انسان
جی جی جی بھائی اس لیے گھر میں ہی بیٹھنا ہے نا بھائی اپنے بچوں کو بھی رکھنا ہے گھر میں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل اور آپ کے وہاں پر کیسا ہے موسم آپ کےاں
ا بڑھیا گرمی بھی ہے گرمی ہے بہت
جی بھائی
جی بھائی جی جی
گرمی کا کارن ہے گرمی کیوں لگتی انسان کو دیکھیے اللہ تعالی کی یہ سب ا اللہ تعالی کا نظام ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں گرمی سردی بارش
لیکن جو ہے ا اگر بارش گرمی گرمی زیادہ ہے تو دیکھیے اس کا کارن ہے گرمی زیادہ پڑنے کا کارن یہ ہے کہ جو لوگ باغ جو ہے پیڑ پودے لگاتار نہیں اور پیڑ پودوں کو لگانے کی وجہ سے لگانے کی جگہ سے ان کو کاٹنے کی سوچتے ہیں
جی بالکل بالکل بالکل جی بھائی ہمیں لوگ غلط کر رہے ہیں نا ہم پیڑوں کو کاٹتے ہیں صفائی نہیں رکھتے کوڑا کچرا پھینکتے جگہ پہ سڑک پہ کہیں سیف جگہ کوڑا کچرا ہمیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں بیماری اسی پہ اٹھتی ہے نا بھائی
صحی فرمایا بالکل صحی فرمایا دیکھیے کن یہ ہے کہ اگر چلو گیلا پیڑ ہے مانو کہ وہ اگر گیلا ہے تو چلو اس کو کاٹنا نہیں چاہیے مانو کہ اگر کوئی پیڑ سوکھ گیا ہو پانی دینے کے با وجود بھی وہ جو ہے ہرا بھرا نہیں ہو رہا پتیاں نہیں کھل رہی ہو لگتا ہے اس کی نٹیں لگتا ہے کہ اس کی جڑیں بالکل کللہٹو گئی تو دیکھیے ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں اس کاٹنے کی جگہ جو ہے ہم یہ بھی سوچنا چاہے کہ ہمیں اس کی جگہ پودے بھی لگانا ہے
جی بھائی اگر ہم ایک پیٹ کا کاٹیں گے ہمیں دس پیڑ وہاں لگانے ہے نا بھائی
الحمد للہ معاشا اللہ سے فرمایا آپ نے اگر ایسے دس پودے لگ جائے نا تو الحمد للہ مزہ آ گیا
جی بھائی جی جی جی
مطلب اتنے ہی
جی بھائی اور اپنے بچوں کو بھی خاص خیال رکھنا ہے ان کو فون نہیں دینا ہے ہے نا بھائی آج فون پہ بچے کیا کیا دیکھتے ہیں ان پہ نظر رکھنی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو بولتے ہیں ہمیں فون لا کر دو ہم پڑھیں گے مگر پھر وہ پڑھتے نہیں پھر وہ غلط چوز کرتے اس پہ ہے نا بھائی
جی جی جی صحیح فرمایا ہے آپ نے بالکل
اس لیے فون بھی ٹھیک ہے فون بھی ٹھیک ہے فون میں ہر کچھ ہم کر سکتے ہیں پڑھائی وڑھائی بھی یہ بھی ٹھیک ہے فون مار غلط یوز نہیں کرنا ہے ہے نا بھائی
ہاں صحیح فرمایا آپ نے بالکل
اپنے بچوں پہ دھیان رکھنا ہے
ان کو فون زیادہ نہیں دینا ہے کیونکہ آنکھوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے پھر پھر لائٹ کم ہو جاتی ہے
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے دیکھی موبائل جیسے موبائل جو ہے بچوں کو دیکھنا نہیں چاہیے اگر مانو کہ جگہ اگر کوئی موبائل وغیرہ د سکتے ہو لیکن جو ہے رات کے ٹائم جو ہے بستوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو فلیش لائٹ جو ہوتا ہے وہ فل برائٹنیس فل کر کے چلاتے ہیں موبائل کو تو وہ غلط
جی بھائی جان جی بھائی بالکل بالکل
ج برائٹنیس اتنی اتنی کرے جتنا ہاں بھائی ہم دیکھ سکے بلکہ اتنا نہیں اتنا بھی نہ کرے کہ ہمارے جو ہے آنکھوں زور پڑے اور ہماری آنکھیں درد کرے اور ہمیں دکھنا کم ہو جائے
جی بھائی بالکل
اور بہت سے لوگ جو ہے اگر مووی دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو پ برائٹنیس اتنی زیادہ کر لیتے ہیں بنا برائٹ مطلب برائٹنیس اگر وہ کم زیادہ کم کر اگر نہیں زیادہ نہیں کریں گے نا تب تک تو ان کو دیکھنے کا مزہ نہیں آتا بولنا صحیح نہیں دیتا یار ارے بھائی صحیح نہیں دکھتا چلو تو صحیح دیکھ اچھی بات ہے دیکھ تو لیکن جتنی زیادہ برائٹنیس تو کرے گا تو جلدی تیری آنکھیں کمزور ہوگی چشمہ لگے گا
بچے کی
صحیح فرمایا آپ نے
بچہ تو گھروا پیرنٹ اس کو بولے گا مجھے فون لا کر تو وہ تو مجبور ہے
بے شک بے شک سر بالکل
ان کو تو لانا ہے کیونکہ ان کا بچہ ہے وہ
جی صحیح فرمایاحی فرمایا دیکھیے بچے ماں باپ تو ایسے ہیں ج لوگ بہت اگر جو ضد کرتے ہیں تو ان کی ہر ضد کو پورا کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑا ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے ہمارے بچے جو ہے زیادہ موبائل کا استعمال تو نہیں کر رہا ہے آج کل کیا اب چھوٹے بچے کی اتنی لط لگ لط لگ گئی ہے کہ بچہ جو ہے جب تک آپ اس کو موبائل نہیں دو گے تب تک وہ کچھ بھی نہیں کرے گا اگر اس کو موبائل دے دیا نا تو وہ کھانے تک کو بھی یاد نہیں کرتا کھانا بھی بھول جاتا ہے پانی پینا بھول جاتا
ٹائم بھی کھانے کے ٹائم بھی فون یوز کرتے ہیں اور باہر جنک فوڈس کھاتے ہیں گھر کا فروٹ ووٹ نہیں کھاتے ہے
جی جی جی صحیح فرمایا آپ ہاں بالکل کی باہر کا کھاتے ہیں جی
اور جنک فوس کھاتے بہت پھر بیماریاں بڑھتی ہے بچوں میں
دیکھ س صحیح فرمایا آپ نے
خاص خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کو ہے نا
بیسا ویسا
اور باہر بھی ان کو دیکھنا ہے وہ کس کس ساتھ ہے کیا کر رہے ہیں ہے نا
الحمد للہ ص فرمایا آپ نے یہ دیکھیے یہ تو ہم کو دھیان رکھنا یہ تو ہمیں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے
کرتے کس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے کیا کرتے کچھ غلط کام مت کرتے ہیں یا ڈرگس وغیرہ اپنے بچوں کو
ہاں الحمد للہ
گیمز کھیلنا کھاد دو ہے نا بھائی کرکٹ والی بال یا اور کچھ گیمز ہے کلاف وہی ایکزرسائز بھی ہوگی اس سے
جی جی الحمد للہ آپ نے صحیح فرمایا دیکھیے کرکٹ والی بال فٹ بال گی ایسے چیزیںسا کھیل کھیلا ہے
عغ
کہ اگر یہ بچوں کو جو ہے موبائل کے کئی بار بچے کیا کرتے ہیں موبائل میں جو آن لائن گیم کھیلتے ہیں سٹ والے جو جا والے جو ہوتے ہیں وہ کھیلنا اسٹارٹ کر دیتے جو دیکھیے انسان اس میں جو ہے برباد ہو جاتا ہے تو انسی جگہ جو ہے ہمیں جو ریئل کا جو ہے ایسی ایسا کھیل کھیلے تاکہ ہمارے ہاتھ پ بوڈی کی ایکسرسائز وغیرہ بھی بنے ہوئے اور ہمارا جو ہے شریر جو ہے باڈی ہماری فٹ رہے
جی بھائی بالکل ازرسائز بھی کرنی ہے ہے نا بھائی
صحیح فرمایا بالکل دیکھیے انسان کو جو ہے اگر کھیل جو کھیلتا ہے انسان کرکٹ والی بال فٹ بال تو دیکھیے یہ کھیل رہتا ہے اگر جو ہے یہ کھیل کھیلنا ہمیں بچوں کو بہت ضروری ہے اور جہاں تک کی ہو سکے بڑے بھی اگر فٹ بال اور والی بال کھیلے تو الحمد للہ بڑے کو بھی کھیلنا چ ہے کیا جی جی جی جی جی چلو آپ جانتے ہو چلو ہاں بالکل جیسے کہ آپ جانتے ہو چلو بڑوں کو تو زیادہ رننگ نہیں ہو پاتی جیسے کہ جو پچاس پلس ہے پینتالیس پچاس سال کے ان کو جو دیکھیے رننگ نہیں ہوتی تو دیکھیے ان کو جو ہے والی بال کھیلے والی بال تو بہت اچھا ہے ان کے لیے جگہ کی جگہ جال لگا کر وہ الحمد للہ زیادہ بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس سے کیا بلڈ سرکولیٹ نا چالو رہتا ہے خون کا دورہ بند نہیں ہوتا ہے نہ صرف لوک نہیں ہوتی ہے
بالکل بالکل اور پانی بھی پین ہے بہت تو اس سے انسان ٹھیک رہتا ہے پیٹ ہمارے انوائرمنٹ کو صاف رکھنا ہے ہے نا بھائی کوڑا کچرا باہر نہیں پھینکنا ہے پانی ندیوں میں ڈالتے ہیں
بسخ بسخ جی کئی بار صحی بات ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم جو کچرا ہے وہ جیسے کہ کہیں پر بھی ڈال دیتے ہیں پانی بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ غلط ہے
یہ غلط چیز ہے بھائی اس کو صاف رکھنا ہے کسی سیف جگہ پھینکنا ہے نا بھائی
بے شک بے شک ایک جگہ فکس کر لو کچرا پات وغیرہ کون چیزوں میں
جی بھائی بالکل بالکل بالکل اور ٹریول کہاں کہاں کیا ہے بھائی آپ نے
کہ آپ بھی جو ہے اپنے پاس پڑوس اپنے پڑوسی اپنے رشتے دار اپنے ملنے جلنے والے یار دوست سب کو زرا بتائیے کہ کچرا ہمیں کتا کترا پاتر میں ڈالے
بھائی بالکل بالکل
جس طح کہ ہم بیمار رہ گے اور
جی بھائی بالکل بالکل بالکل جی ٹریول کہاں کہاں کیا ہے آپ نے
جی ٹریول کہاں کہاں کیا ہے آپ نے گھومنے کے لیے کہاں کہاں گئے ہو آپ
آج تک ہم گ نے سنا ہے نام جموں کشمیر الحمد للہ ماشاءاللہ
ہاں جموں جاؤ کشمیر جاؤ دیکھو گھر میں مت بیٹھو گھر میں گھر میں ڈپریشن ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ
الحمد للہ آپ نے بالکل صح میک جی گھر میں بھی انسان کو زیادہ دیر تک بیٹھنا نہیں چاہیے جب انسان کا گھر میں بیٹھا بیٹھا بھی بور ہو جاتا ہے ہے بیمار ہو جاتا ہے
جی بھائی جی جی اسی لیے دیکھنا ہے باہر کشمیر جانا ہے جاؤ کشمیر وہاں دیکھو پہلگام یا گللمارگ سنمارگ دیکھو پہاڑ ندیاں ہوا
بے شک جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
الحمد للہ صحیح فرمایا
اس سے مائنڈ بھی فریش رہتا ہے نا بھائی
جی جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہیلو الحمد للہ آپ سے بات کرنے میں بہت اچھا لگا انشاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری
جی بھائی شکریہ شکریہ تو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ